مسلام
کیا حال ہے ٹھیک ہو
الحمد للہ آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو
بس شکر اللہ کا
ہاں تو بتاؤ آپ کو پتا ہے آج موسم کتنا پیارا ہے مجھے آج کشمیر کی خوب
یہ تو بہت خوب سرا ٹاپک ہے کشمیر کی واقعی جنت نظیرہ کہا جاتا ہے جس نے کشمیر دیکھا وہ اس کی تاریخ کے بغیر رہ نہیں سکتا
ہاں
ا بالکل ٹھیک کہا تم نے جب بھی کشمیر کا نام سنتی ہے نا میرے ذہن میں سبز پہاڑ برف سے ڈکی چوٹیاں صاف نیلے پانی کی جیلیں اور خوشگوار ہوا کا س ہو رہاتا ہے
کشمیر کی وادیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہر موسم میں کشمیر اپنی آگے پہچان رکھتا ہے باہر باہر میں پھول کھلتے ہیں گرمیوں میں ہریالی چل رہی ہے خزانے میں درختوں کا پتے شہر رنگ اکھراتے ہیں اور سردیوں میں برف ہر چیز کو سفید چادر کی طرف ڈھک لیتی ہے
بالکل مجھے لگتا ہے کشمیر کا ہر موسم ایک الگ کہانی سنتا ہے سناتا ہے باہر میں پھول جب کھلتے ہیں ا تو لگتا ہے جیسے زمین پر رنگ برے رنگ رنگ بکھرے ہو
بالکل ٹیولپ گارڈن کی مثال ہی لے لو جب ٹولپ کے پھول کلتے ہیں تو ہر طرف رنگ ہی رنگ نظر آتے ہیں لوگ دور دور سے
ہاں ہاں
ان پھولوں کو دیکھنے آتے ہیں
اور ڈل لیک ا میں نے اس بہت ڈل لیک میں نے اس کی بہت تصویریں دیکھی ہیں کتنی پوری پرسکون جگہ لگتی ہے
ڈل ل کشمیر کی شان ہے صبح کے وقت جب سورج کی پہلی کرن پانی پر پڑتی ہے تو منظر دل کو مونہ لیتی ہیں شکاریاں آرام سے پانی پر تیر رہی ہوتی ہیں اور آس پاس پہاڑوں کے عکس نظر آتے ہیں
شکاری میں سفر کرنا یہ
جی ہاں جب شکاری میں بیٹھ کر ہوا چہرے کو چھو کر گزرتی ہے تو انسان ہر گاہ بھول جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وقت رک گیا ہو
کشمیر کے لوگ بھی بہت مہمان آواز ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا
یہ بات تو صحیح ہے کشمیر کے لوگ بالکل کشمیر کے لوگ بہت اور اخلاقی کے لیئے مشہور مہمان عزت دینا ان کی روایت کا حصہ ہے
اچھا اور کہاں گیا کشمیری لوگ ہاں مجھے کشمیر کی تہذیب اور شفقت بھی بہت پسند ہے وہاں کے کپڑے دستکاری اور زبان سے بہت دلکش ہے اور ذن
کشمیر کی شال اور کولن کلن دنیا میں مشہور ہے لوگ ان کی نزاکت اور خوبصورت کی وجہ سے بہت پسند کرتے ہیں
ہوں سچ کہا اور کشمیری چائے میں نے سنا ہے اس کا ذائقہ بھی بہت الگ ہوتا ہے
جی ہاں نون چائے اور قہوہ کشمییر کی پہچان ہے سردی موسم میں گرم قہوہ پینے کا اپنا ہی مزہ آتا ہے
مجھے لگتا ہے کش کشمیر صرف خوبصورت منظر کا نام نہیں بلکہ مکمل تہذیب اور محبت کا نام ہے
بل کو دور ہے کشمیر، کی اصل۔ خوبصورتی اسکی پہاڑو یا جلو میں نہیں بل دو۔ کے اسے لوگو، کے اکنا کو۔ اسکے تہی میں بھی ہے
مجھے گللمرگ کے بارے میں ہی بھی بتاؤ تھوڑا سا
گلمرگ بہت خوبصورت مقام ہے سردیوں میں ہر طرح برف ہوتی ہے اور لوگ سنکنگ کے لیے آتے ہیں گرمیوں میں ہریالی اور پھول اس جگہ اور اور بھی دلکش بنا دیتی ہے
واہ لگتا ہے گلمرگ کسی خواب کی دنیا ہو
ہاں اور پہلگام بھی کسی جنت سے کم نہیں وہاں کے سبز میدانوں اور بیچوں ہوئی نہ ندیوں بہتی ہوئی ندیوں کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے
جب تم کشمیر کا ذکر کرتی ہو تو مجھے لگتا ہیں جیسے میں بھی ان وادیوں میں گھوم رہی ہوں
کشمیر کی ہوا میں ہی کچھ خاص بات ہے جو ایک مرتبہ وہاں جائے اس کا دل دوبارہ جانے کو چاہتا ہے
کیا تم نے کیا تمہیں کشمیر کی کوئی خاص یاد ہے
مجھے ایک صبح یاد آ ہے جب پہاڑوں کے پیچھے کے سورج نکل رہا تھا ہوا ٹھنڈی تھی اور پہاڑوں کی آوازیں گونچ رہی تھی وہ منظر آج بھی میری یادوں میں تازہ ہے
کتنی پیاری یاد ہے مجھے لگتا ہے ایسے لمحات انسان کی زندگی کے قیمتی خزانے بن جاتے ہیں
ہاں بالکل کشمیر کا ہر کونا کسی سے کسی نہ کسی یاد آ رہی ہے باہر جاتے کبھی جیلوں کے حسنی دل جیت لیتے ہے اور کبھی پہاڑوں کی بلندی انسان کو ہریالی کر دی تھی
یر کر دیتی ہ بالکل مجھے لگتا ہے کہ کشمیر فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے بہترین جگہ ہے
جی ہاں وہاں جا کر انسان فطرت کے اور قریب محسوس کرتا ہے پہاڑی درختوں اور ندیوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا احساس اور باہر جاتا ہے بڑ زیادہ
اس لیے شاید لوگ کشمیر کو جنت کہتے ہیں
بالکل کشمیر کی خوبصورتی الفاظ میں نہیں کرنی مشکل الفاظ میں بیان کرنی مشکل ہے اسے محفوظ کرنا پڑتا ہے
محسوس واہ میں تو یہاں بیٹھ کے ہی محسوس کر رہی ہوں کشمیر کو آج کی گفتگو میرے دل کے آج کی گفتگو نے میرا دل کر دیا دل کر دیا ہے کہ میں بھی کشمیر کبھی کش کی سیر کروں لیکن یہاں کی باغ دوڑ نے اتنا مجھے تنگ کیا ہے نا کہ ٹائم ہی نہیں ملتا
بالکل کشمیر کی خوبصورت انشاء اللہ جب ہم تم کشمیر جاؤ گی تمہیں وہاں کی خوبصورتی اور لوگوں کی محبت دونوں یاد آ رہی ہوگی
بہت شکریہ آج کشمیر کے بارے میں بہت کر میں بات کر کے بہت اچھا لگا
مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کشمیر کی خوبصورتی پر جتنی باتیں کی جائے وہ کم ہے
ہاں وہ تو مجھے پتا ہے مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کشمہ ٹھیک ہے اگلی بار تم کشمیر کو مشہور مقامات اور روایتی کھانوں پر تفصیل لی سے بات کریں گے ویسے ایک بات بتاؤ ہاں ویسے ایک بات بتاؤ آپ لوگ کشمیر میں ہو میں کشمیر سے باہر ہوں یہ بتاؤ کیا تم لوگ روز ڈال جیل جاتے ہو
ڈل جھیل تو ایک بار جب جاتے ہیں تو بار بار جانے کا من کرتا ہے اور جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ صرف ڈل جھیل ہی نہیں جاتے ہیں وہ اور بھی ان جگہوں پہ جاتے ہیں وہاں وہ خود نہیں گئے ہوتے ہیں
میں کہتی ہوں آپ جاتی ہو
ہاں جاتے ہیں کیوں نہیں
روز شام کو جاتی ہو
ہاں روز شام کو ٹہلنے جاتے ہیں
واہ کتنا مزہ آتا ہوگا نا وہ ہا ہا سے وہ دوپٹہ اڑتا ہوا یا وہ پالوں کی لٹ چرے پہ کتنا مزتا کتنا سکون دیتی ہے یہ باتیں
ہاں جب کشمیر کا ذکر آتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے
بالکل بالکل صحیح بولا آپ نے بہت اچھا لگتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے کشمیر لیکن میں یہاں پہ اتنی بزی ہونا اورفس میں وقت میں کہیں جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا لیکن جب بھی میں آ جاؤں گی نا تو آپ کو کال کر کے بھی بلا
ہاں ہمیں تو آپ کا انتظار رہے گا نہیں آپ ہوٹل میں کیوں رکو گے ہمارا گھر ہوٹل سے کیا کم ہے
وہی نہ میں نے بھی کہا نہ میں آپ کے گھر میں رکوں گی آپ کے ساتھ
اتنا اتنا مزہ کھانے میں نہیں ہے جتنا ہماری باتیں میٹھی ہوتی ہے
وہی ہے نہ اب جب پھر بیٹھیں گے تو خالی بات ہی تو نہیں کریں گے پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہی پڑتی ہیں آپ مجھے روایتی کھانے وہ کشمیری مچھلی وغیرہ کھلانا
ہاں کیوں نہیں ہمارا تو فرض بنتا ہے مہمان تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے
ہممم صحیح بات ہے آپ بھی آ جاؤ کبھی یہاں ہم آپ کی خاطرداری اچھے سے کریں گے اگر آپ اب اگر آپ ابھی بھی آ جاؤ گی تو میں آپ کی خاطرداری ویسیے کروں گی کہ آپ دیکھتی رہ جاؤ گی آپ کو پھر
ہلو اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ